ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السام
بچ گ اور یہ منا کاڈ
ہاں بتائیے کیسے ہے ہاں جی سر کہے فرمائی اھی کیا رہ ہے ہیں
جی سرب خیریت محترمہ یہ جو آپ کی آواز ہے وہ تھوڑا صحیح نہیں آ رہی ہے
ہاں جی ابھی آ رہی ہے کیا
جی جی بالکل بالکل آ صحیح آ رہی ہے تو آج ہم جو ہے فلسفہ ا جھر اور پس اندج اور اس شر آپ کے بارے میں تھوڑا گپتگو کریں گے
بالکل بہت ررست فرمایا آپ نے
جی جی تو جو آج ہم اپنی ایسے ہی نہایتی ہی بنیادی کر لی تھی اور معاصراتی موضوع پر احط کرنے جا رہے ہیں جو انسان کے سکوت ذہن اور اس کے مستقبل کے اختقام سے جڑا ہوا ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو طے کرتا ہے کہ انسان اپنی حیات وہ سوابھیمان کے ساتھ گزارے گا یا پھر قرض کی اصری میںتلا رہے گا تو اسی شعور کی پاک جان میں آپ کا کئی دن سے اسستک والا ہے اور فرمایا آپ کے کیا فرمانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں
ماشاء اللہ کیا درست موجو آپ نے چناب کیا ہے آج نا ہماری ناستی کا محور ایک ایسا دارشنک اور ویوارک مسئلہ ہے جیسے آج کی اپبوکتتا وادی تہذیب نے مکمل طور پر بکرت کر دیا ہے اور آج ہماری اس قدر تفسلی گفتگو کا عنوان ہے کہ توانج مسیت دنی یعنی دھن کی بچت اور خرچ کا سن تول ا کفایت ساری افادیت اور ارح کہ مج مجھے اسدات ہے
بالکل بالکل یعنی کہ جب ہم آج اس چکا چون بے آسرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا معلومات ہوتا ہے کہ انسان نے جو دکھاوے کیی تہذیب کو اپنا مقدر بنا لیا ہے جتنی تیزی سے انسان کی آمدنی نہیں بڑھتی اس سے کہیں زیادہ جو ہے رفتار سے اس کے مصنوعی قرضے بڑھ جاتے ہیں لو بول چکے ہیں کہ جر دراصل ایک وسیلا ہے کوئی تماشہ نہیں آج کا انسان بچ ہے دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے اپنی بےکیمتی پونجی کو ضائع کر رہا ہے اس ناازک صورت حال پر آپ کے د نسمندانہ خیالات کیا کہتے ہیں
واہ واہ واہ ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے تو میں اس پہ آپ سے رابطہ کروانا چاہوں گی کہ دھانکی ن دن کیی جو فلاسفی دو کالی بھی سوتور ہے پت دو ٹکی ہے ایک ایک ہے پس انداز اور دوسرا ہے انفاق و خرچ وہ ان دونوں کے درمیان جو اعتدال ہے وہی انسان کی اقتصادی آزادی کی ضمانت بھی ہے جب ہم انسان اپنی ہا س ا کھائی کھائی ست کی بس کی کے لیے اراف کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا تو وہی درصل اپنی بربادی کے پروے کا دستخط کر رہا ہوتا ہوتا ہے آئیے ہم نا علی قدر سمعین کی خدمت میں بچت کی عجمت اور خرچ کے اداب کو نہایت گہرائی کے ساتھ فیش
بالکل بالکل تو ینی جی
جی پس انداز کی افادیت اور کفایت ساری ہے جیسے ایک شادی اور مستقبل کا انحصار
بالکل بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا تو سب سے پہلے ہم اس کے مسبت یعنی بچت کی روحانی اور ویوہارک اہمیت پر بات کریں گے کچھ لوگ بچت کرنے کو کنجوسی وکیلی سمجھتے ہیں مگر دانس مندانا اسے ایک عجیم ہنر مانتے ہیں تو بچت کرنا کنجوسی ہرگز نہیں ہے بلکہ یہاں اپنی مستقبل کے پرتی ذمہ داری سعور کا ثبوت ہے اور ہم مطلب اسے کفایتی ساری ا کہتی ہیں جب انسان اپنی آمدنی کا ایک حصہ مستقبل کے طور پر پسند آج کرتا ہے تو دراصل آفت اور جو مصیبت کے دنوں میں بت مجبوط ڈھال اشار کے روپ میں تیر کر رہا ہوتا ہے بیماری روزگار کا ختمہ ہو یا کوئی معاسیی تبدیلی کبھی بھی دستک دے سکتی ہے تو یہی ہے کہ ہمیں پونجی کو انسان آتم سمان کے حفاظت کرتی ہے اور اسے
ہچ
دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی جلت سے محفوظ رکھتی ہے تو سرمایہ کاری اور برکت کا نیم اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال آات ہیں
ہاں کرلہ آپ نے باں بس کرناایا پان بچا کر رکھا جاتا ہے نا وہیں آگے چل کے سرمایہ کاری اس کا ذریہ بھی بنتا ہے ات آسان ملتا ہے اور دن کو ماراجی بند رکھنا بھی بدمانی نہیں ہے بلکہ اسے تکنیکی کاموں میں لگانا لازمی ہے میں ب آپ کے کایا سارے تو کام میں لیتا ہ تو آپ کے پاس کا ہوتا ہے نا اسے آپ اس مقامات پر نویش کر سکتے ہیں ام آپ آپ کے دھر میں قدرتی بڑھتا ہے اور اکافہ پیدا کرتا ہے یہ کرنا ہے ساری آگے چل کر آپ مکلی آئے تھا اھا سمہ بن جاتا ہے جو ڈلتا وتک اور پش کل آیات بتا کرتی ہے اخرق اور ان کا ناسن دکھا دے کے اور خرچ کا ہ ہاں
جی جی جی بالکل بالکل بالکل آ نے بالکل بات بال کل بات صحیح ہے کہ جو ایسا مطلب دیکھا جاتا ہے کہ ا مطلب اب اس ہم تاریخ پہلو کی طرف آتے ہیں جو ہماریے اس طرح کی دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے یعنی شراف آج کریڈٹ کارڈ ڈیجیٹل لون کی جالنے انسان کی خرید کو سالت کو اس طرح بڑھا دیا ہے کہ جو مگر اس کی راتوں کا سسکون سن لیا ہے تو اسی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
جیسے کہ ای س جیگہ سات بانق ہے ایک تو سدی نہ کر ہے آج کل انسان ان چیزوں سے خرید رہا ہے جو کہ ان بت جلدی نہیں ل جانلہ سب دیککھانے کے لیے انہیں پسند بھی نہیں کرتا ہے اسے سائنس میں ہاں جب انسان اپنی ہے تو اس سے بڑھ کر مصرصیات تاج مل پر خرچ پڑتا ہے تو وہاں ک ب بھتا ہے کر انسانی کی گنا کر دیتی ہے رات کی ندرا اورر دن کا خوف یہ کج با کا مک سگ خرچ انسان کے پ سے خبرت سنااعت اور سرافت مقدل طور پر محض نشٹ کر دیتی ہے نفسیات کی آوارچ اور گھریلو بکھراؤ میں نے دیکھا بھی ہے کہ جن گھروں میں ماسی نہیں ہوتا جنا بکھراؤ کا ماحول رہتا ہی ہے
جی جی جی بالکل بالکل تو یہی ہے کہ جی جی جب خرچہ آمدنی سے تو وہ جو کر جاتا ہے تو جو گھر کا امن و امان ہے مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے انسان نفسیاتی تناؤ م گھبراہٹ کا مریض بن جاتا ہے اشراف کرنے والا شخص کبھی بھی روحانی سکون حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا من جو ہے ہمیشہ پانی کی لیے رہتا ہے فضول کرچی انسانی اخلاق کا پتن کر دیتی ہے جس سماج میں بشٹاچار بےمانی کو بڑھاوا ملتا ہے تو معاشیال خرچ و بچت کس منر ضابطے کے بارے میں کے کیا خیالات ہیں
ہاں تو آپ نے دھنکی اقھی کر کر لایت کہ اس کےلاف اور مکدل آئنا رکھ دیا ہے توے ہم ہمارے سماج میں تو ی آسان اور شرری جات میں پیس کر اپنا گر بولنا ہ دفتر آ ہ ہ آت دو برک ل آ سکتے ہے اپنی ماں سے تو اور پچا رکھنے کے لیے تلیب ادا تار پالا ہاں اپنی امندانی کا ایک صافاف پیار کر ہے در آپے م آپ کا دن کہاں جا رہا ہے تب تک آپ اپنے آپ کو قابت نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک بنا ہے بت تو دی تھ کسے بھیس تو خرید ل سھر ہے نہیں نہض ایک آ رہے اگر ہو تو م اس کےےٹال د فیصلہ میرے لی گندبازی نہیں کرے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے کبھی میں جو ہمارے ا رات کٹاگرا ایسا دکھتا ہے تو تو ہمیں نا اس جگہ کاابی رکھنا چاہیے دھے اتراف کا تو بہت بڑا حصح ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے اد
جاں
ن میں اتنا ہی جتنا ضرورت ہو آپمان اور بنوای ماں سے کم آئے گا ہاں س
جی بالکل بالکل آپ سے بات کر کے اچھا لگالہ حافظ
ہاں ہاں ہاں
چھر آ تنڈی کو